ہلو ہلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک ہو
ہاں آپ کیسی ہو
ا میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ آپ کے گھر پہ سب ٹھیک
ہاں ہاں شکر اللہ کا
اور بتاؤ کیا کر رہے تھے
جی
کیا کر رہے تھے
میں بیٹھی تھی میں گھر میں مجھے بہن اصل میں ہاسپٹل تھی تو میں بیٹھی تھی گھر میں
اچھا ٹھیک
ہاں ہاں ہاں اس کو اس سے درد تھا
اچھا ٹھیک اب ٹھیک ہے
ہاں اب تو ٹھیک ہے اب وہ وہاں سے گھر آ رہی ہے ڈاکٹر نے دوائی وغیرہ دی ہے تو اب وہ گھر آ رہے ہے میں کام کر رہی تھی آج دن بھر
اور ٹھیک ٹھیک میں بھی بزی تھی آج دن ب میں بھی کام کر رہی تھی میں بھی مصروف تھی بہت
اچھا اچھا ٹھیک
آج موسم بہت خوشگوار ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور آسمان پر ہلکے ہلکے بادل بھی نظر آ رہے ہے ایسے موسم میں قدرت کی خوبصورتی اور بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے
ہاں بالکل آج جب میں اسکول آ رہی تھی تو رستے میں درختوں کی ہریالی اور پرندوں کی آوازیں سن کر دل بہت خوش ہوا
کہ آج ہم قدرت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرے یہ بہت دلچسپ دلچسپور ا موز ہوئے
ہاں بہت اچھا خیال ہے قدرت اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے اور اس کی ہر چیز میں حکمت اور
ہاں سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ قدرتی سی مراد کیا ہے
قدرت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں جیسے پہاڑ دریا جنگل سمندر ہوا پانی پھول درخت جانور پرندے اور اسمان
نے ہمارے ارد گرد جو بھی قدرتی مناظر اور مخلوق موجود ہے وہ سب قدرت کاس ہے
اور ان تمام چیزوں کے بغیر زندگی کا تصور بھی مشکل ہے
ہ مجھے لگتا ہے کہ قدرت انسان کو سکون اور خوشی دیتی ہے
ہاں جب انسان قدرت کے قریب وقت گزارتا ہے تو اس کی تھکن اور پریشانی کم ہو جاتی ہے
چاہتے ہیں تو ماحول بہت خوبصورت لگتا ہے
مجھے بھی صبح کی تازہ ہوا اور نرم دھوپ انسان کو نئی طاقت اور امید دیتی ہے
پسند ہے
مجھے پہاڑ بہت پسند ہے ان کی بلندی اور خوبصورتی دیکھ کر اللہ تعالی کی قدرت کا احساس ہوتا ہے
مجھے یہ پھول بہت پسند ہے ہر پھول کا رنگ اور خوشبو الگ ہوتی ہے اور ہر پھول اپنی جگہ خوبصورت لگتا ہے
بالکل گلاب چمیلی سن فلاور اور دوسرے پھول باغوں کی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں خوش کچ گوار لگتا ہے
جی جی بالکل مجھے لگتا ہے کہ فول انسان کو خوشی اور محبت کا پیغام دیتے ہیں
کے موقعوں پر پول پھولوں کا تحفہ دیتے ہیں
درخت بھی قدرت کا بہت اہم حصہ ہے
بالکل درخت ہمیں صاف ہوا دیتے ہیں سایا فراہم کرتے ہیں اور ماحول کو خوبصورت بناتے ت
ا درخت نہ ہو تو گرمی بہت زیادہ ہوتی
ہاں اور ہوا بھی آلودہ ہو جائے اسی لیے درخت لگانا بہت ضروری ہے
ہمارے اسکول میں پچھلے سال سجا کاری کی مہم چلائی گئی تھی
اچھا تم نے بھی حصہ لیا تھا
ہاں میں نے ایک پودا لگایا تھا اور اس کی دیکھ بھال بھی کی تھی
ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بات ہے ہر اسٹوڈینٹ کو اپنے ایسے پروگرامز میں حصہ حصہ لینا چاہیے
تم نے کبھی کسی ک جنگل کی سیر کی
نہیں جنگل کی تو نہیں لیکن ایک نیشنل پارک ضرور دیکھا ہے وہاں بہت سے درخت اور جانور تھے
کیسا تجربہ رہا آپ کا
بہت دلچسپ مجھے لگا جیسے میں قدرت کی اصلی دنیا میں آ گئی ہوں
پر جانا بہت پسند ہے
ہاں قدرتی مناتے انسان کو اللہ تعالی کی قدرت پر غور کرنے کا موقع دیتے ہیں ہیلو
بالکل جب ہم آسمان کے وسط ستاروں کی چمک اور چاند کی روشنی دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے
ہاں رات کا آسمان دیکھ کر لگتا ہے کہ کائنات کتنی وسیع اور خوبصورت ہے
بارش بھی قدرت کی بہت بڑی نعمت ہے
بالکل بارش سے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے اور فصلیں اگتی ہیں
مجھے بارش کے بعد مٹی کی خوشبی بہت پسند ہے
مجھے سردی زیادہ پسند ہے کیونکہ اس بہت پ لگتا ہے تمہیں
مجھے بھی سردی کا موسم پسند ہے اچھا تمہیں سردی کا موسم پسند ہے یا گرمی کا
سردی کا زیادہ پسند ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک مجھے تو باہر کا موسم پسند ہے جب ہر طرح پھول کھلتے ہیں اور درخت ن پتوں سے بھر جاتے ہیں
باہر واقعی قدرت کی خوبصورتی کا سب سے خوبصورت موسم ہوتا ہے
ہاں ہاں جانور اور پرندے بھی قدرت کا اہم حصہ ہے
ہ بارش بھی قدرت کی بہت بڑی نعمت ہے بارش سے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے اور فصلیں اگتی ہیں
ہاں ہاں م جی تتلیا بہت پسند ہے
ہ مجھے بھی ان کے رنگ برنگے پر دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے
کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو کتنی خوبصورتی سے پیدا کیا ہے
بالکل ہر پھول ہر پرندہ اور ہر منظر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے
لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل لوگ قدرت کو نقصان پہنچا رہے
ہاں جنگل کٹ رہے ہیں دریا آلودہ ہو رہے ہیں اور پولوشن بڑھتا جا رہا ہے
ہاں اس سے نہ صرف ماحول متاثر ہوتا ہے بلکہ جانور اور پرندے بھی متاثر ہوتے ہیں
ہاں بالکل کئی جانور اپنے گھر کھو دیتے ہیں اور کچھ قسمیں تو ختم بھی ہو رہی ہیں
اسی لیے قدرت کی حفاظت بہت ضروری ہے
ہاں اگر ہم آج قدرت کی حفاظت نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گی
ہاں ہمیں پانی بچانا چاہیے درخت لگانے چاہیے اور صفائی کا خیال رکھ نا چاہیے
یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں بہت بڑا فرق پیدا کر سکتی ہیں
کیا تم سمجھتی ہو کہ سوشل میڈیا قدرت کے بارے میں آگاہی پھیلا سکتی ہے
ہاں لوگ ویڈیوز اور تصویروں کے ذریعے قدرت کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کر سکتے ہیں
مجھے قدرت کی فوٹو گرافی بھی بہت پسند ہے
مجھے بھی خوبصورت مناظر کی تصویریں دیکھ کر لگتا ہے جیسے ہم اس جگہ پر موجود ہوں
ہاں ہاں بالکل تمہارے نظ قدرت کا سب سے خوبصورت پہلو کیا ہے
میرے خیال میں قدرت کا سب سے خوبصورت پہلو اس کا سکون ہے جب انسان قدرت کے قریب ہوتا ہے تو اس کے دل اور ذہن کو راحت ملتی ہے
ہاں ہاں اور میرے نظری قدرت کا سب سے خوبصورت پہلو اس کے رنگ ہے ہر موسم میں اور ہر منظر اپنے الگ رنگ اور حسن کے ساتھ نظر آتا ہے
بہت خوب کہا تم نے
ہاں ہاں آج کی گفتگو سے مجھے قدرت کی اہمیت اور بھی زیادہ سمجھ آئی
مجھے بھی قدرت ہماری زندگی کا بنیادی حصہ ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے
ہاں ہاں بالکل میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہر شخص قدرت سے محبت کرے درخت لگائے اور ماحول کو صاف کرے رکھے زیادہ سے زیادہ مطلب نا قدرت سے محبت کرنی ہے اور ہمیں درخت بھی لگانے ہیں جس سے قدرت اور بھی خوبصورت لگنے لگے
ہاں اور میں یہ کہوں گی کہ قدرت اللہ تعالی کی امانت ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ انے والی نسلیں بھی اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکے کیونکہ انسانی ہی جو ہے وہ جو سدار بھی سکتا ہے
ہاں ہاں یہ بات تو اپپنے سچ کہی بالکل اللہ ہم نے قدرت کی قدر کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفی کتا فرما
آ م
ہاں قدرت تو مطلب نا ایک قدرت کو ہمیں چاہیے کہ ہمیں قدرت کو اور خوبصورت بنانا ہے نہ کہ مطلب نا اس کو گندا کرنا ہے کیونکہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی اس کا مطلب دیکھیے کہ قدرت ہمارا قدرت کتنا خوبصورت تو
ہاں ان کے لیے کچھ رہے گا ہی نہیں اگر ہم اس کو آلودہ کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ کہ زندگی کا نام و نشانی ختم ہو جائے گا اگر انسان نے قدر کرنا نہیں سیکھا
مطلب مستقبل کے بھی اگر ہم قدرت کی قدر نہیں کریں گے اس سے ہمارے مستقبل پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے
ہاں یہ تو بہت ضروری بات ہے بہت گہرا اثر پڑے گا ورنہ تو
ہاں ہاں اور مطلب جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو تو ہم ایک دوسرے مطلب نا کچھ سنتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں اسے مطلب جیسے آپ نے بتایا کہ قدرت کی قدر کرنی چاہیے میں بھی آج سے سوچوں گی کہ میں درخت لگاؤں گی اپنے ہی گھر میں
ہاں جی یہ بہت اچھی ہے کیونکہ ہمیں بایوں کو بھی س کھانا چاہیے اور ان کی بات بھی سننا چاہیے کیونکہ نئی چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہے
ہاں ہاں آج ہماری جو گفتگو رہی نا یہ ہماری بہت اچھی گفتگو رہی اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی
جی ہاں مجھے بھی بہت مزہ آیا
چلو اپنا خیال رکھنا
تم بھی اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ
اللہ حافظ